السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان
سلام جی بھائی ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ بہن بھائی سب ٹھیک ہے
شکر الحمد للہ بھائی جانب آپ بتاؤ امی ابو بھائی بہن کیسے
بس الحمد للہ ٹھیک سب ٹھیک ہے
ماشاء اللہ سبحان اللہ اچھی بات ہے چلو بھائی جان آج میں آپ کو سوشل میڈیا کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے کچھ سوشل میڈیا کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصان
جی جی جی بھائی بالکل
جیسے کہ بھاںی جان آپ کو پتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں ایک ٹی وی ہوتی تھی یا پھر نیوز پیپر ہوتے بس یہ دو ہی چیز اپنے پاس آتی تھی ٹھیک ہے تو اپنے کو خبر ملتی ہے ٹی وی کے ذریعے یا نیوز پیپر کے ذریعے
جی بھائی
بھائی تو آج کل کیا ہے سوشل میڈیا پ ہر ایک چیز کی خبر آن لائن آ گیی ہے
جی بھائی آج تو آن لائن سب کچھ ہے پہلے اخبار تھا کسی کو کچھ پتا ہی نہیں تھا کہاں کیا ہوتا تھا آج تو سب کو پتہ لگتا ہے فون کے ذریعے میں ہے نا
جی بھائی جان بالکل آپ نے صحیح فرمایا جیسے کہ آج یہاں پر مان لو کسی نے کچھ چھیڑچھانی کی ہے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے نیز مطلب کہ آ آج جی بھائی جان آپ بالکل صحیح فرما جیسے کہ آج کچھ ہوا ہے آج چوری ہوئی ہے تو کل نیوز پیپر میں آئے گا اور کلی ہی ٹی وی میں آئے گا وہ تو آج کی آج کیا ہے جیسے کہ ابھی کچھ چوری کی کسی نے درگھٹنا نہ ہوئی وہ ایک گھنٹے بعد اتنے شوشل
جی بھائی بالکل بالکل صحیح بات پرانے زمانے میں تو اخبار آتا تھا پھر کسی کے پاس نہیں آتا تھا ہے نا بھائی کوئی نہیں سنتا تھا کہاں کیا ہو گیا کہاں کچھ چوری ہوتی تھی یا کچھ ہو
جی بالکل
پتا نہیں نا لگتی تھی آج تو آن لائن ہے آج اگر کچھ ہو جائے گا ایک ہی منٹ میں پانچ منٹ کے بعد نیوز پہ ہوتا ہے نا بھائی
جی ماشاءاللہ صحیح فرمایا بھائی جان آپ نے بالکل تو بھائی جان میں کہنا چاہتا ہوں جیسے سوشل میڈیا ہے نا اس کا یوز اچھا بھی ہو رہا ہے غلط بھی ہو رہا ہے اب پہلے تو ہم اس کے یوز فل کے بارے میں بتائیں گے اچھی یوز کی ہو تو پہلی چیز تو یہ جیسے کہ اپنے کوئی ٹیچر ہوتا ہے کو پڑھاتے ہیں تو وہ ایک بار پڑھائیں گے وہ ایک بار لکھائیں گے ٹھیک ہے اب وہ سمجھنا نہ سمجھنا اپنے اوپر ہوتا ہے
جی بھائی بالکل
سمجھ گئے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھے تو کوئی نہیں بتائے گا دوبارہ لیکن سوشل میڈیا کسی چیز ہے اس پہ ایک بانی دس بانیا کتنی بار
جی بھائی بالکل صحی بات ہے صحی بات ہے صحی بات ہے صحی بات ہے کیونکہ آج کل کے جو بچ چے ہے وہ تو موبائل پہ زیادہ پڑھائی کرتے ہیں جو الیونتھ ٹویلتھ میں پڑھتے ہیں وہ تو زیادہ موبائل پہ ہی گھر میں ہی پڑھتے نا بھائی آسانی ہوئی اس سے اور جو آدھے بچے وہ ہے جو غلط یوز کرتے ہیں اس کو غلط دیکھتے فون پہ غلط یوز کرتے ہیں نا بھائی
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا تو بھائی جان جیسے کہ آپ کو پتا ہے بھی کہ جیسے کوئی خبر اپنے کو ہاتھوں ہاتھ مل جاتی ہے آج کل ڈیٹ میں سوشل میڈیا پہ اپن کسی سے اپنا کوئی فیملی ممبر ہو وہ اپن سے کئی کوس یعنی کہ کئی کلو میٹر دور رہتا ہو تو پہلے خط خط لکھ کے بھیجا کر جو سات آٹھ دن لگتے تھے وہاں پہنچنے میں ب اور وہ ریپلائی کرتے تھے تو سات آٹھ دن وہیں سے یہاں پہ آنے میں لگتے تھے
جی بھائی بالکل بالکل
سوشل میڈیا کے ذریعے کیا ہو جیس واٹسپ ہے انسٹاگرام ہے جیسے بہت سارے ایپ ہیں بھی جن سے کے ڈائیکٹ کنکشن ہواتا ہے ویو کال ہو جاتی ہے تو اپن ان کو صرف اور ان صرف بات ہی نہیں کر سکتے ان کو دیکھ بھی سکتے ہم کہ وہ کہاں ہے کس حالت میں ہے
جی بھائی بالکل صحیح بات ہے
انٹرنیٹ سوشل میڈیا تو اس چیز وائی جان
جی بھائی بالکل صحیح بات ہے کیونکہ آج کل کے بچے بولتے ہیں ماں باپ کو کو مجھے فون دلا مجھے فون دلا مجھے پڑھنا ہے وہ تو لاتے ان کو مگر وہ پھر غلط یوز کرتے ہیں ماں باپ کو تو لانا ہے ان کے بچوں کو تو خواہش پوری کرنی ہے کیونکہ تو وہ ان کا بچہ ہے نا بھائی مگر وہ پھر غلط یوز کر اس کو اس پہ ہے نا بھائی
جی بائی بالکل صحی فرما جسے کہ اب کچھ لو ہوتے تو منورنجن کے لیے بھی سارا دن موبائل دھتے ہیں کچھ موی دیکھ لیتے ہیں کچھ ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں تو ان سے کیا ان کا منورنجن بھی ہو جاتا ہے سوشل میڈیا سے یہ بھی فائدہ ہے
جی بھائی بالکل صحیح بات ہے
اور بھائی جان اس کے جیسے کہ نقصان کے بارے میں آپ کو ا چیز بتا ہوں میں کہ فائدے تو بہت اس کے ا نقسان کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اسیم بہت چلتا ہے سوشل میڈیا پ
جی بھائی
جیسے کہ اپنے فون پ وغیرہ آج ایک او ٹی پی آ گیا اپ نے اسے غلطی سے کلک کر لیا نا تو اپنے جو اپنے جو بینک بیلنس ہے نا وہ مائنس ہو جایے گے سارے وہ زیرو زیرو ہو جایے گے کیونکہ یہ بہت بڑا اسکیم ٹی وی میں سب سے بڑا اسکیم ابھی فی الال یہ چل رہا ہے
جی بھائی
ا م نے بون بگے گ اچا
فون انٹرنیٹ یہ تو اچھا چیز ہے ہے نا بھائی پرانے لوگ کہاں پرانے لوگوں کو کہاں پتاہ تھا یہ کیا موبائل فون یا وہ یہ مووی وہ تو کہیں دور جات تھے مووی دیکھنے کے لیے بہت پیسے لگتے تھے آج تو گھر بیٹھ کے ہی اگر کوئی مووی اپلوڈ ہو جائے گی وہ تو گھر بیٹھ کے ہی دیکھ لیں گے ہے نا اس سے تو آسان سب کچھ ہوا یا آن لائن کلاسز دیتے ہیں
ج بھائی ج آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بچے ہاں ہ آن لائن کلاس دیتے ہیں بچے آن لائن پڑھ لیتے ہیں ایک بھائی جان اس کے بینیفٹ ہیں نا جتنے بھی نقصان بھی ہے اس کے جتنے کے ساتھ جیسے کہ ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ان کے سوشل میڈیا پہ جا کے ان کی پوسٹ میں جیسے کچھ گالیا گلوچ کر دیتے ان کو سوشل میڈیا پہ گالے دیتے ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ غلط دکھتے ہیں ان کو ان کو فون کر کے گالیا بکرے یہ
جی بھائی یہ غلطی ہے یہ غلط ہی ہے جی بھائی بالکل صحیح بات ہے
آپ نے دیکھا ہوگا ماشاء اللہ کی بھی پے آئی کا زمانہ چل رہا ہے ج
جی بھائی بالکل صحیح بات ہے صحیح بات ہے
کسی سنگل لڑکے کو کھڑا کر کے اے آئی سے بول دوں نا کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی گ کو ایڈ کر دو تو ایڈ کر دے گ
جی
کہ بھیا وہ کر دے گا مانو کسی نے اس کے ساتھ مستی کرنے کے لیے کسی لڑکی کو ایڈے کر دیا اس نے اپنے پلیٹ فارم یعنی سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور اس کے ایک ہزار فالوورس ہے تو کم سے کم آٹ سو فالوورس یا پانچ سو فالوورس تو پسٹ کو دھیں گے س وہ
جی بھائی بالکل صحیح بات ہے
تو پھر ان کے دماغ میں کیا چلے گا وہ آدمی کیا کر رہا ہے لڑکا جس کا فوٹو ہے اس کے دماغ میں کیا چلے گا اس کے دماغ میں کتنی ٹینشن ہو گی کیا ہو گیا کس نے بنایا کیوں کیا یہ زندگی خراب ہوگئی میری تو بھائیان اس کاغلط یوز بھی بہت ہو رہا ہے
جی بھائی غلط یوز تو بہت ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ
بہت زیادہ یوز ہو رہا بھائی جان س جیسا کہبھی آپ کو بتایا تھا میں نے پہلے کہ کوئی او ٹی پی ڈال دے اپ نے کلک کر لیا تو دیکھو سارا کھاتہ گیا ہو
جی بھائی وہ تو ہے وہ تو ہے اس کے او ٹی پی آج کل نہیں دینا چاہیے ہے نا
جی ب پہلے کا سم کیا تھا کہ بائی بینک میں جاؤ کیسے نکلا گ لا ابھی ابھی تو دیکھو سوشل میڈیا پہ ہر ایک پلیٹ فارم پہ پیسے ڈالنے کا آپشن آتا ہے لینے کا آپش آتا اور کسی کو بھی ڈال دو گھر بیٹھے یہیں سے ڈال دیتے
بالکل بالکل آج کل تو یہی چلتا ہے
بھ جان سوشل میڈیا پہ کیا دھوکا لڑی فراڈ بہت ہوتا ہے جس کہ آن لائن تھکتے آن لائن نوکری کے لیے بھی تمہیں نوکری دیں گے آن لائن تو ہمہیں جاب دیں گے ہیں چود سے کیا ایڈوانس پیمنٹ مانگتے ہیں پیمنٹ لینے کے بعد
یا آن لائن انٹرنیٹ پہ بولتے ہیں آدے آئی فون اتنے میں دوں گے دس ہزار میں آئی فون لو دو ہزار سر آن لائن کر دو پہلے ہے نا یہ تو غلط ہے
ماشاء اللہ آپ کو بہت صحی فرمایا تو بائی جان یہ دھوکا دڑی ہو رہی نا سوشل میڈیاہ سے غلط یوز ہو رہا ہے نا ابھی بہت سا رہتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں کہ آپ کا موٹاپا کم کر دیں گے آپ کے- جوڑوں میں درد گردن میں درد ہوں گے تو وہ ٹھیک کر دیں گے تو ان سے کیا ان لائن- پیمنٹ ڈلوا لیتے ہیں وہ دوائی بیچتے ہیں لیکن اس میں کچھ نہیں ملتا یا تو پھر کبھی کبھی بیچتے ہی نہیں ہے-
بالکل-
یہ د دھوکا دڑی کر رہے بتی ہے-
جی
سوشل میڈیا کا بہت لط یو ہو رہا ہے
جی بھائی وہ تو غلط ہوتا ہے اس
جی جیسے کہ ابھی ہم سوشل میڈیا پہ رات بھر جگگے دیتے ہیں فون چلاتے رہتے سوشل میڈیا پہ تو دیر رات تک اسکرین جیسے کہ دیر رات تک اپنی سکرین دیکھتے رہیں گے نا تم نے- جی بھائی جنا، آپ نے بالکل صیح فرمایا
ت بچے سوتے نہیں ہے نہ کھاتے ہیں صرف جنک فوڈز باہر کھاتے ہیں ہے ن بھائی وہ ڈیپریشن-
جی شیک-
آج کل کے لڑکوں میں دیکھنے، دیکھتے ہیں- کیونکہ وہ گھر بیٹھ کے اس بیٹھتے ایک ہی کمرے میں فون یوز کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں- فون سے غلط یوز کر رہے فون کو ہے نا بھائی- گیم ویم کچھ نہیں کھیلتے-
یہ آ کی بات میں میرے دل کچھکی بھائی جان آپ نے بالکل صی فرایا- میں نے اپ سے کہا کہ بھی رات تک فون چلاتے ہیں نا سپین- آنکھوں میں چھپتی ہے وہ-
جی بھائی جی بھائی آنکھیں تو خراب ہوتی ہے جی بھائی بالکل صحیح بات ہے-
اور اس سے اپنی نیند پر بہت برا اثر پڑتا ہے-
جی بھائی بالکل- بالکل صحیح بات ہے- پرانے لوگ کیوں اچھے تھے ان کو یہ انٹرنیٹ کے بارے میں کچھ- پت نہیں تھے وہ وہ سو- تے تھے وہ بارہ ایک بجے تک دو بجے تک نہیں- ہوتے تھے ہے نا بھائی-
جی بھائی ہپ تو بالکل صحی فرمایا اس چیز سے ایک بات یاد آئی ہے مجھے آپ کہے تو میں فرماں-
جی بھائی,
جی بھائی جان تمہیں کہہ رہا ہوں بھائی جان جس سے- بھی آن لائن اپنے کچھ ٹرینڈ رہتے بھی نارمل ٹھیک ہے جیسے گاؤن کے رہتے-
جی بھائی
اپنے پاس سے د وہ اب کیا سوشل میڈیا چل رہا ہے تو سوشل میڈیا ٹرینڈ بن کرتے ہیں- تو ہم سوشل میڈیا والے فرینڈ سے زیادہ بات کرنے چاہے وہ اپنے سے- ایک ہزار کلو میٹر دور ہو یا کسی الگ کنٹری کا ہو- اپ س سے زیادہ دوستی کر رہے اس سے زیادہ بات کر رہے لیکن اپنے ساتھ جو اپنے فیملی ممبر ہو- یا اپنے کچھ پڑوسی دوست ان سے اپنا جو رشتہ ہےا وہ ب تک ٹوٹتا جاتا ہے-
جی بھائی
یہ آن لائن دوست سے باتیں کر رہے ہیں لیکن یار تمہارے پاس اپنا دوست ہے- اس سے باتیں کروں نا سوشل میڈیا تو دیکھو- یہ بہت برا اثر پڑتا ہے سوشل میڈیا کا پائے جانے تو اس کے بینیفٹ بھی ہے اور نقصان بھی ہے-
صحیح بات ہے صحیح بات-
دکہ دڑی بہٹ ہوتی و جانم-
جی بھائی
بھجن فرمائیے آپ- ہاں تو چلو بھائی جان چلو ہاں جی بھائی جان فرمائی گ کہ ہو
جی بھائی اس سے تو نقصان بھی بہت ہے ہے نا بھائی
جی پائ ج گے
غلط یوز کر رہے سارے
جی جی جی آپ
نہیں تو فون تو اچھا چیز ہے اس سے گھر بیٹھ کے پڑھائی کر سکتے ہیں- کچھ کر سکتے ہے نا بھائی- یہ تو اچھی چیز ہے مگر آج کل کے بچے دیکھو- وہ تو غلط یوز کرتے ہیں ہے نا- اپنے ماں باپ کو بولتے ہیں ہم- ہم سوتے مگر پر سوتے نہیں ہے رات کو دیکھ- کچھ غلط یوز کرتے ماں باپ کتنا خیال رکھے گا اپنے بچوں کو ان کو تو اپنا بھی کام ہے نا باپ کو اپنا بھی کام ہے صبح نکلنا ہے لانا ہے ان اپنی بچوں کے لیے لانا ہے ہے نا کھانے کے لیے کچھ گھر والوں کے لیے کچھ
کی بات ہے آ کی باتیں میرے دل کوچ چھ ہو گئے بھائی جان آپ نے بالکلحی فرایا جو آ نے کہا وہ میں یاد رکھ ہوا جو میں نے کہا ن وہ آپ یاد رکھنا اور زیادہ سے زیادہ لوگو کو چیز بت نا اس کے بینیفٹ بھی ہے اور فائدے بھی ہے تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا بھ جان خداابس پھر ملیں گے
خدا حافظ اللہ حافظ چلو شکریہ